السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہاں اچھے سے
سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں اچھے سےے آپ کو تو میرے گھر کا پتا ہی ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے ان شاء اللہ ہاں وہ تو ہے ابھی بھی بہت دماغ میں چل رہا ہے اس کے پپا کے
نہیں بی اس کو دماغ میں تو وہ ہے ہی اب وہ بول رہا تھا نا مجھے کل بھی میں کروں گا ماموں کو کو فون میں نے بولا رکو ایک دو د دو دن تو
کیا بولے گا وہ اس کو
یہی نہ کہ اس کے باپ کو تو کیا کرنا ہے اس چیز کو
دیکھو ایک بات ہے نا میں سوچتی ہوں کہ جب ان شاء اللہ آپ پہنچ جاؤ گی تو وہ ویلکم وغیرہ بھی تو ہونا چاہے چاہے نا آپ کا کیا پتا کیسے کیا کریں گے
کہ نا
ڈر سا لگ رہا ہے نا اندر سے مجھے تو اب ڈر سا لگا رہا ہے
ا میں بولتی ہوں اس نے بولا ہے نا نا کہ میں اؤ گ میں بولتی ہوں بولتا ابھی ہی گھر میں بولے گا میں جاؤں گا ایسے ہی وہاں م بی اس کی وجہ سے کہ بپ پ کچھ دباؤ پار
ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے
ہے نا
چلو کوئی نہیں جو جو بھی ہوگا نا اچھا ہی ہوگا
نہیں پڑے ہاں
ویسے سب کچھ تو ماں باپ تو بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے میں تو کرتی ہوں ہمیشہ اچھا کیا ہوا پاگل اب تو میری اپنی بہن ہو میں کہتی ہوں کہ ماں باپ چاہتے ہیں کیا بچا ٹھیک گر ہیںیں
وہ نہیں
ماں باپ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ ہے نا یہ جو ہمارے یہ رہا ہے نا سماج میں ایک بدنما داغ رہا ہے یہ کاسٹ رکھنا وہ دیکھنا یہ دیکھنا وہاں سے تو انسان ایک ہی بن آ ہے انسان انسان بن کے آیا ہے مسلمان بن لیکن سم سمجھ نہیں آ رہا ہے
نہیں اس کو بچوں کو یہ چیز نہیں ہے نہ اس کو ایک چیز بول اس کو بیوی کو بھی یہ چیز نہیں ہے کاسٹ سسٹم کا نا ہاں میں اس کو اتنا کیوں ہے کاسٹ کا
لیکن وہ بھی تو دکھا رہی ہے نا کہ وہ اسی کے سائڈ ہے اس
ہاں وہ دیک ساری
وہ تو خود سے ہی دکھا رہی ہے آپ بول رہے سے کیا ہوگا وہ تو خود سے ہی بول رہی ہے د کا رہی ہے
کیا کر سکتے ہیں ہم
ہاں اچھا یہ بتاؤ ایری کتنی آئی
مجھے مجھے عیدی پانچ سو تو سو
جو پاپا نے دیے میررے
ہاں بس وہی
اپنے پاپا نے کتنا دیا
کچھ بھی نہیں ابھی
ابھی کیا مطلب عید تو ختم ہو گئی عید عیدی تو عید کے دن ہی ملتی کہ اس
اس نے مجھے عید پچھلی عید پہ بھی نہیں دیا اس عید پہ بھی نہیں دیا
ہو کیاو میں بھی مت ہوں گی نہیں ہاں
پچھلی عید تو ایون پچھلی عید زاہد بیا کو بھی دیا
مجھے بھی دیا یار ہاں پ
ہے نا پچھ یا وہی نا زاہد بھیا کو پچھلی عید کو بھی دیا بابا کو بھی دیا ہاں مجھے ہی نہیں دیا پچھلی عید بھی نا اس عید
ارے یہ کیا پا ت بھی محلے کے بچوں کو دینا اور خود کی اولاد کو نہیں دینا میں بولوں گی اس سے
ورنہ کیا مجھے نہیں دی مجھے دیا ہی نہیں
پتا نہیں کیا کرتا رہ تا ہے وہ بھی
ایید تھوڑی ہی مانگنی ہوتی ہے
ہاں اور کیا نہیں اپن سے مانگی جا سکتی ہے کیوں نہیں اپ سے
مانگا نا میں نے پہلے دو دن میں نے مانگا نا جب دیا ہی نہیں پھر مت لڑائی کر کرے گے
نہ نہ نہ لڑائی نہیں کرنی ہے وہ
وہہی نہ
ہاں لڑائی نہیں کرنی ہے لیکن ا پت نہیں اس کا کیا حساب ہے یہ
کیا پتا مجھے پچھلی اس
ہاں
اس نے بھییادیین نے بھی دی تھی مجھے تین ہزار اس بار اس نے بھی نہیں دیا
کس نے؟ اچھا اس نے آپ تو اب گئی ہی نہیں تو کیسے ہاں اب تو آپ گئی ہی نہیں تو دیکھ دیتا کہاں سے بچارا فلائنگ پہ اٹھتے اٹھتے آپ کے پاس آتا
چمے ٹرانسفر نہیں پچھلی عید کو کیا تھا نا ٹرانسفر اس عید کو اصل میں اس عید کو میں نےمت اس کا اس کمے سارا ٹ الانا سوسیی پہ نکالا مجھے عیدی ہی میںیدی اس کو میں مانگتی بھی نہیں وہ
ا وہ
ت ابھی اس کا ملال نہیں ہے مجھے
کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہوگا واقت کے ساتھ بس تم خوش رہ کرو رکی مت رہا کرو فور تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ ہاں چار ہزار چھ سو
اچھا اچھی بہات ہے کس کس نے دیا
مجھے صاحب نے دیا پاپا نے دیا جیجو نے دیا اور رخسان کے پاپا نے دیا اور کس نے دیا
اچھا
مجھے آ فاروق بھیا نے دیا مجھے عقب نے دیا مجھے سب نے دیا بایا نے بھی دیا اور مجھے کس نے دیا اور اور اور اور اور اور بھی کسی نے دیا مجھے یہ لوگ توپ دیکھ نہیں ہے اب وہاں سے کون دے گا ماموں نے کہا اب ہم کسی کو نہیں دیں گے عیدی وغیرہ اس نے یہاں آگے ہی بولا موپی ہی کیا ہم نہیں دیں گے
ہاں اسے پاپا کو بھی بولا تھا
تو ہاں اگر
مجھے عیدی سے کیا فرق عیدی سے کیا فرق ہی پڑے گا مجھے ضرورت میں اس لیے نہیں
بول رہے عید ہی ہوتا ہے مطلب وہ الگ چیز ہے اس سے کیا ہو جائے گا عید پہ تو ہم کتنا کچھ خرچا کرتے ہیں میں نہیں بولتی ہوں ہزار ہزار دے دو جتنا اس کی دو سو روپئے سو سو روپئے ہی دے دو لیکن ای دے دو دیی اس
اس کو آپ اس کو اپ کشمیری میں بولو وہ کشمیری میں الگ بات ہے اس نے نا اب بات ہی یہی پکڑ لی اس نے آ بت
کرتے ہیں یہ کتنا خرچا کرتے اب اگر میں بولتی ہوں ہڑو دو سو ہی عیدی دے دو لیکن دے دو صی جیسے اس کو وہ نہ نہیں حل والے ہیں بچوں کو وہ بچے بولتے ہوں گے نہ ہمیں وہ بونا دیتی تھی
ارے اور کیا بولیں گے مگر یہی بات ہے نا اس کو کوئی بات پکڑنی تھی یہ سو نے پکڑ لی اب کون اس کو کو یہ یہ تو پھر بھی نہیں ڈر جاتے ہیں نا بہت بولنے پہ ہم سو دفعہ سوچیں گے ہم کہیں گے یہ بات
یہ مک پ بولتے ہیں
ہاں ان کو آتا ہے ان کو آتا ہے بولنا اپنی اپنی کلاکاری اپنے اپنے کلاکاری
جا
ج ہاں اور السلام علیکم محترم میٹ کچھ پاپا کایا میں اب چائے پی رہی ہوں میٹ کچھ
ارے کیا بولوں پتا ہے میں نے پکایا تھا میں نے سنڈے کو پکا کیا تھا نا میں کایا ہی نہیں ہے بس ایک بار پاپا نے کایا کھانا بس اور آج میں نے بس اس کا یہ نا گریوی تھا سر لیا تھا بس
ہاں ابو خط تمک
بس عید کچھ بھی نہیں مجھے لگتا ہے میں نے صرف نا بارب کیوز ہوتی ہے نا وہ میں نے کھائی ہے عید پہ می میٹ اور کچھ بھی نہیں کھایا میں نے مجھے لگتا ہے میں نے ایک ایک دو بار تو بس ہاں آپ لوگوں نے کہاں بنائی
ہم نے بناائی ہی نہی سمرجھ ہی نہیں آیا اس بار کسی نے اتنا میٹ نہیں کھایا میں نے سنا کہ آپ کو اب وہ میٹ شاید ان کو دینا ہے
ہاں م نے پ
دینا ہے
کو بولوں پھر میں ک ہاں میں کھاتی ہوں انیں دنوں تو پھر میں نہیں کھاتی ہوں مجھے نہیں پسند آ ہوتا ہے پھر وہ ا میر پھر پاپا بھی کتنا کھائے گا ہمیں یہاں بھی ابھی آدا ہے ابھی فریزر میں اور ہے ہمیں پھر پچھلی بار انہوں نے بولا تھا ایک عید پہ ہاں دے دو ہمیں یہ لوگ کھاتے ہیں ہم دیتے تھے اس کو وہ جو ہے نا وہ
ہاں وہ ہاں ہاں
پھر اننوں نے بولا دے دو ہمیں پھر ہم نے انہیں
چلو کوئی بات نہیں ابھی ان کو نہیں وہ ہمارے پاس ہے چلو ٹھیک ہے میں چلو جی
کو لینا ہے آب ہی لے لو
ارے نہیں میں نے وہ نہیں کہا بولا ابھی ہمارے ہی پاس ہے جب لینا ہوگا لے لینا
میں نے بولا اگر آ لوگدلیلو